ہلو ہلو آواز سنائی دے رہا ہے
س س آلیا بول رہی
ہلو ہ عالیہ بول رہی ہے اور امی کیا کر رہی ہے کھانا ہو گیا سب لوگ کا
سمپلو خال
ا کیا کیا بنا تھا اور ابو کہاں گئے ہیں
ک سوگی
اچھا اور امی کیا کر رہی ہیں سنائی دے رہا ہے امی کیا کر رہی ہے
م بود گرم کر رہے
ت ہم لوگ آج کل نہیں پڑھ رہی ہے کیا
ت لوگ ایگزام نہ ہونے والا ہے شاید لاسٹ جولائی میں
ہوں چاہتی ہ ہیں
اچھا اور ہوم ورک بنا رہی ہے کہ نہیں پورا اا ہمارا پورا سلیبس اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے
ہوں خبر نہیں ہے سب
او ہ تو پورا پڑھتے جانا ہے اور سلیبس اس کو پورا اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس باریک جام میں اچھا نمبر بھی لانا ہے
اچھا نمبر آئے گا نا اس بار
یہ نہیں کہ پچھللی بار کی طرح تھی چالیس نمبر اور پینتالیس نمبر لا رہے ہیں جیسے جیسے سر بتا رہے ہیں پورا کمپلیٹ کرتے جاؤ اور سارا عمر بھی فنش کرتے جا سارا ہوم ورک کمپلیٹ کرتے جا ابھی ایک مہین ٹائم ہے نا ابھی تو پورا پڑھے گی چھ نمبر آئے گا سج میں رہا ہے نا
ہاں
ہوں تو خالی ہو نہیں ہی کرنا ہے پورا پڑتے جانا ہے اور باقی سب لوگ ٹھیک ہے نا رافعیہ کیا کر رہی ہیں
او سورہی ہے
او اور تم کھانا کھا لیے نا کتنا روٹی کھاتی ہے
تو
بس دو ہیی ہوں اور گرمی لگ رہا ہے کہ نہیں ادھر لائٹ تو کٹیا جا رہا ہوگا گرمی میں تو ایسے بھی ہش حالت خراب رہتا ہے
ہ لائن تھ ہے
اچھا اور بتاؤ میتھ میں سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے نا پ ریویژن کرتے جا رہی ہیں کہ نہیں
ہ کاٹ نہیں
او ہاں تو پورا ریویژن کرتے جانا ہے پورا اچھے سے سلیبس کو پڑھتے جانا ہے پورا سلیبس کمپلیٹ کریں گی تبھی اچھے سے کمپلیٹ ہو پائے گا ایگزام میں اچھا نمبر آ آائے گا نہیں تو پھر لاسٹ اس میں برڈن ہو جائے گا زیادہ سلیبس میں نہیں پڑھ پائے گی کمپلیٹ بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے پڑھتے جانا ہے پورا اچھے سے
ہ توڑ رہ
ہ اور دادا کا تبیت صحیح ہے نا ان کو بھی سردی ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا ہے
ہوں ٹھیک ہی
ہاں ان کو دوا ہوا ٹائم پہ کھانے کے لیے بولو صحیح ہو جائیں گے وہ چیک اپ تو کروا لینا چاہیے تھا ان کو بولنے پہ بھی وہ چیک اپ نہیں کرواتے ہیں ان کو تو کل ہی کال کر کے بولے تھے کیا آپ ٹیسٹ کروا لیجیے اپنا کرواتے ہی نہیں ہیں ایسے ہی دوا لے کر کے کھائیں گے تو کیا ہوا ٹ ا پ لگ تھوڑا بارش م کم بھیگا کرو تو بھیگنے سے بھی طبیعت خراب ہوتا ہے
ہوں
پ اتنا جلدی سو جا رہی ہے آج کل موبائل میں گیم نہیں کھیل رہی ہے کیا ہو
ہ موبائل نہیں دیتی
اچھا صحیح کرتی ہے تب ابھی تم لوگ کا اگزام ٹائم آ رہا ہے تو ایگزام کے لیے تھوڑا اچھے تو پڑھے گی تب نا ایگزام ٹائم ویسے بھی موبائل زیادہ نہیں چلانا چاہیے تھوڑا اچھے سے ابھی پڑو تب ایگزام میں اچھا نمبر آئے گ نا تب موبائل تھوڑا کم ہی یوز کرنا سیکھو شنگار ہے نا
ہوں
ہوں موبائل تھوڑا ا بھی کم ہی یوز کرو ابھی ایک سے ڈیڑھ مہینے تک اچھے سے پڑھائی پہ دھیان دینا ہے پورا اچھے سے پڑھا ہے ٹھیک ہے
ہا
ہوں خالی ہاں ہاں نہیں کرنا ہے جو بڈ ہے وہ تو سمجھو ہ پورا دھیان سے پڑھتے جانا ہے اور سارا اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے اور آپیا کو بھی بیچ بیچ میں بتا دیا کرو اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم سے چھوٹی ہے ہی تم سے جونیئر بھی ہے تو اس کو سمجھا دیا کرو تاکہ پورا اچھا سے سمج جائے اور پورا وہ بھی ایگزام میں بڑھیا نمبر لے گی اس کو بھی ہیلپ کرے گی تب ن وہ اچھا نمبر لائے گی میتھ میں ہوگیا سائنس میں ہو گیا انگلش میں ہو گیا یہ سب اس کو بھی اچھے سے بتا بتانا ہوگا نا اس کا پورا اچھے سے بتاؤ یہ سب سبجیکٹ تب نہ وہ پورا اچھے سے پڑھ پائے گی بتائے گی نا
ہوں پن
ہاں تو پورا دونوں مل کر کے پڑھا کرو اب پڑھائی پہ پورا دھیان دینا ہے نا اچھا سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم کریں گے بعد میں ٹھیک ہے نا پھر ہم کریں گے تھوڑا ٹائم میں یا امی آئے گی تو اس کے بعد پھر ہم کریں گے کال ہولا ٹھیک ہے
ہک
ٹھیک ہے پھر رکھ رہے ہیں خدا حافظ